ال علیکم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام کیا آپ جمعے کی نماز پڑھتے ہو
جی ہاں
نماز کے بعد آپ کس کے لیے دعا کرتے ہو
میں اپنے گھر والوں اور سب مسلمانوں کے لیے
کیا تم اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا کرتے ہو
ہاں دو اچھے دوست کے لیے ضرور دعا کرتا ہوں
یار نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے
اچ بالکل مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے
جب تم پریشان ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو
بالکل مجھے بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے
جب تم پریشان ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو
نماز پڑھتا ہوں اور حملہ سے دعا کرتا ہوں
کیا تم نماز کے بعد تصویر پڑھتے ہو
ج ہاں کبھی کبھی تصویرح بھی پڑھتا ہوں
تمہارے گھر میں سب نماز پڑھتے ہیں
ہاں سب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں
تم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی نماز کے لیے کہتے ہو
ہاں میں اسے پیار سے سمجھاتا ہوں
تمہارے دوست بھی نماز پڑھتے ہیں
ہاں میرے دوست میرے کئی دوست نماز پڑھتے ہیں
اگر دوست نماز کے لیے بلا تو کیا تم فورا جاتے ہو
ا ہو ہاں اگر ممکن ہو تو ضرور جاتا ہوں
کبھی دوست نماز کی یاد بھی دلاتے ہیں
ہاں ہاں اچھے دوست ہمیشہ اچھی بات یاد دلاتے ہیں
آج عصر کی نماز پڑھ لی
ہاں ابھی مسجد سے آیا ہوں
مغرب کی نماز کے بعد کیا کرو گے
چلو پہلے گھر جاؤں گا پھر کچھ پڑھائی کروں گا
عیسی کی نماز کے بعد جلوی سوتے ہو
ج ہو ہاں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سو جاؤں
نماز کے لیے صاف کپڑے پہنتے ہو
ہاں صاف کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے
تذد جاتے وقت موبائل ساتھ لے جاتے ہو
ہاں لیکن نماز کے وقت تعالین کر دیتا ہوں
یہ بہت اچھی بات ہے
تو نماز کی وقت توجہ صرف نماز پر ہونی چاہیے
مسجد میں دوستوں بعات سے بھی
بات ٹھیک ہے پ ہو نماز سے پہلے کبھی کبھی لیکن نماز کے وقت نہیں
مسجد میں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے
ہاں سب کا احترام کرنا چاہیے
تم نماز پڑھنے کے بعد فورا گھر چلے جاتے ہو
کبھی فورا جاتا ہوں کبھی کچھ دیر بیٹھتا ہوں
آج مسجد میں امام صاحب نے کیا بیاں کیا
انہوں نے اچھی باتوں اور نیک عمل کے بارے میں بتایا
تمہیں بیان کی کون سی بات اچھی لگی
مجھے ن کیی اور اچھا اخلاق کے بارے میں بات اچھی لگی
کیا تم نماز کی پابندی کرنا چاہتے ہو
ہاں میں ہمیشہاج کی پابندی کرنا چاہتا ہوں
اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی توقیق دے
یار ہمیں ایک دوسرے کو نماز کی یاد دلاتے رہنا چاہیے
بالکل یہ بہت اچھی بات ہے
اچھا خدا حافظ
اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے